ہلو
وعلیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو
میں بالکل خیریت آپ فرمایئے آپ کیسی ہے
جی اللہ کا شکار ہے یہاں بھی سب خیریت سے ہیں آپ سنا
اور بتائے آپ کا کھانا ہو گیا
جی بالکل آپ سناؤ
جی ہمارا بھی کھانا ہوگیا یہ سوچ رہے تھے کی وہ سوچ رہے تھے کہ برسات کا موسم ہے ایسے موسم میں سفر پر جانے کے لیے ہم سوچ رہے تھے تو سوچے تھے وہ باجی کو بھی بتا دیتے ان کو بھی ان کو بھی من ہوگا جانے کا تو ساتھ میں چلتے گھومنے کے لیے
جی بالکل آپ نے صحیح کیا وہ کیا ہے نا ویسے بھی موسم بارش کے موسم میں گھومنے کا اپنا الگ ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ کیا وہ آ رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ جھرنے ہم یہاں سندر سندر جھرنے دیکھنے کو ملتے ہیں ند یاں تالاب ہری بھری وادیاں دیکھ کے بڑا ہی سکون ملتا ہے انشاء اللہ بہت عمدہ سکون ملے گا ان دنوں میں گھومنے جائیں گے تو
باقی موسم میں دیکھنے کو ملتا ہے گرمیوں کے ٹائم پہ تو پورے جھرے وغیرہ سرخ ہو جاتے اسی نوکل موکل میں یہ سب دیکھنے کا سننے کا اتنا اچھا لگتا ہے تو کیا ہی بتاۓ ادھر نظارے اتنی اچھے ہو جاتے سب ہرے بھرے ہو جاتے ہے پھول پیڑ وغیرہ اتنے ہرے ہھرے ہو جاتے ہیں بر برسات کا پانی الگ ہی مزہ آتا ہے اور تھوڑا گھومنے وغیرہ اور سفر وغیرہ پہ جانے سے بھی, ڈ پورا اپنا ٹینشن تھوڑا دور ہو جاتا ہے کافی آرام ملتا ہے اپنے اپنے مانسک ستو کو بھی کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ سفر سفر گھومنے سے کافی خوشیاں بھی ملتی ہے
بالکل بالکل اور کیا ہے نا کہ سفر سے انسان تنہا زندگی میں مطلب اچھا تنہا زندگی سے مطلب ابھر جاتا ہے اور کیا ہے نا عام زندگی مطلب روزمرہ کی زندگی سے پریشان انسان اپنے آپ کو اچھا محسوس کرانے لگتا ہے تو انسان کی زندگی میں سفر بےحد ہی ضروری ہے
بالکل آج ہمیں دیکھا جائے تو ڈاکٹر وغیرہ بھی نہیں دیکھو کبھی کبھی مہینے میں ہاں ہفتے بھر میں یا دو مہینے میں ایک بار تو سفر وغیرہ پے تو جانا ہی چاہیے کیونکہ سفر وغیرہ پہ جانا سے کافی فائدے بھی ہوتے ہیں کافی اچھا لگتا کیونکہ روزمرہ میں دیکھا جائے تو وہی کام میں ویست رہتے کسی کو بھی سمے ہی نہیں ملتا اور سمے نکال کے اپنے پریوار کے ساتھ گھومنے جانے سے کافی آرام ملتا ہے کافی ایسا لگتا ہے کہ کتنا سکون ملتا ہے باہر کے ساتھ میں گھومنے سے چلیے ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ سفر وغیرہ پہ جانا ہمارے لیے کافی زیادہ اچھا رہتا ہے سفر پہ جانے سے ساری تھکانیں دور ہو جاتی ہے پریوار کے ساتھ مل کے پریوار کے ساتھ مل کے خوشیاں مناتے ہے ایک جگہ جاتے بات چیت کرتے ہے ایک ساتھ رہتے تو کافی اچھا لگتا ہے
پر بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کیا ہے نا ہم اپنی فیملی کے ساتھ جائیں اپنے خاندان کے ساتھ جائیں تو ہمیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع بھی ملتا ہے آ وقت بتانے کا موقع ملتا ہے انشاء اللہ ان کے ساتھ محبتیں بڑھتی ہیں ایک ساتھ جاؤ تو مطلب بہت اچھا لگتا ہے اور انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے مطلب سفر پہ جانے کی کیونکہ نا انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کو چھوڑ کے بھاگ دوڑ کو چھوڑ کے اپنے آفس دفتر کو جوھڑ کے کہ ہی وقت نکال پاتا اپنے لیے
ہاو سات اپنے پریوار کا ساتھ اپنے امی ابو جاتے گومنا چالتے ابھی آنے والا جو سنڈے ہی ہے پلان بنا رہے جانے کا کیونکہ اسدن سنڈے کا دن رہتا ہے چھٹی چھٹی کا سمے رہتا ہے تو سب سارے بچے بھی جا سکت
ہاں ہاں بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اس سے کیا ہے نا پھر بچوں کا بھی جانا ہو جائے گا کیا ہے نا بچے ام ابھی بھی اسکول میں جاتے ہیں تو آپس میں بچے لوگ باتیں کرتے ہیں ہم یہاں گئے تھے وہاں گئے تو بچ بچوں کا بھی من کرتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے اور ان کو بھی انتظار رہتا ہے کہ ہماری کب چھٹیاں ہوئگی کب گھومنے جائیں گے ہم کب اچھا مطلب بالکل ویو دیکھیں گے بچوں کا بھی دل کی تمنا ہوتی ہے نا تو ہمیں بچوں کے لیے بھی تھوڑا سوچنا چاہیے
مہنے بھر ہفتے بھر کے لے جا جو ایک دن گھومنے جو جاتا ہے سنڈے کے دن بھی پھر یہ گھومنے جاتا اپنے پریوار کے ساتھ اس میں بھی کافی خوشیاں ہے یہ کافی اچھا لگتا ہے ایک دن کے سفر کافی اچھا لگتا ہے تو ہمیں یہی سوچا ہے کہ سنڈے کے دن چلتے چھٹی کا دن بھی رہتا ہے رہے گا ہمارا پریوار آپ کا پریوار اور اس موسم میں کہاں سے زیادہ سے زیادہ صرف جھرنے دیکھنے جا سکتے کیونکہ اس موسم میں جھرنے کا دیکھنے کا الگ ہی لو
بالکل بالکل واٹر فال وغیرہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا پھر کیا ہے نا کہ مطلب اپنے بچوں کے لیے وقت دینا چاہیے بچوں کو سبھی کے ساتھ باہر لے جانا چاہیے گھمانے پھرانے کے لیے سفر پہ بچوں کو ضرور لینا چاہیے ان سے بچوں کو اور نئی نئی مطلب ا جانکاریاں حاصل ہوتی ہیں نئی مطلب تعلیم تہذیب سیکھنے کو ملتی ہے ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقت بچوں کو وقت مل بتانے کا موقع ملتا ہے تو بچوں کو تو ضرور لینا چاہیے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا چاہیے گھومنے پھرنے کے لیے سفر پہ جانے کے لیے
سھکتے ہیں ان کہیں آنا جانا رہتا ہے تو ان کو دیکھ کے اچھی اچھی گیان پراپت کر سکتے ادھر ادھر جاتے تو ان کو کافی زیادہ دیکھا جاتا گیان مل اس جگہ کیسا ہوتا ہے ایسی جگہ پر تو بچے لوگوں کو لے کے ہی جانا چاہیے تاکہ بچے لوگوں کو اصلی میں دیکھے کہ کیسا ہوتا ہے ان کو اب جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ چھوٹی عمر ہے تو چھوٹی عمر میں بچوں کو جلدی سمجھ میں آتا ہے یہ سب دیکھا جائے تو ایسے اس اہاسک جیسی چیزیں بھی ہوتی وہاں پہ بھی گھومنے لے کے جائے بس چلو تو کافی اچھا لگتا ہے اپنے پریوار کےساتھ اپنے کو بھی اچھا لگتا ہے کہ روز برہ زندگی میں دیکھنے جائے تو سم سمے جوہوتا نہیں اصل میں ملتا ہے تو پریوار کے ساتھ جائے تاکہ سب کو اچ اچھا لگے سکون ملے اور سب کافی اچھے رہے کیونکہ دیکھا جائے تو کہ روز دیکھا جائے تو کام میں سمے ہی مل رہتا اپنے پریوار کے ساتھ سمے نکال کے گھومنے وغیرہ جانے سے مانسک تناؤ بھی کافی اچھا رہتا ہے
بالکل اور نا ہاں بالکل اور ہم لوگوں کو نا ہمیشہ اپنے پریوار کے ساتھ ساتھ میں جانا چاہیے اکیلے نہیں جانا چاہیے کیونکہ زمانہ بالکل خراب ہے کہیں باہر دیکھو کتنی افواہیں اڑ رہی ہیں کتنی خبریں نیوز میں چینلوں میں بنوا رہی ہے تو ہمیں نا ہمیشہ پریوار کے ساتھ ایک جٹ ہو کے جانا چاہیے اور ہمیں اپنے اپنا خیال رکھنا چاہیے اپنا قیمتی سامان کا خیال رکھنا چاہیے سفر پہ جاتے وقت ہمیں بہت ساری مطلب باتیں ہوتی ہیں ان کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور ہمیں بڑے مطلب سترکتا کے ساتھ سفر پے جانا چاہیے اپنے بچوں کا ساتھ ملے جانا چاہیے باہر مطلب اور ہمیں سفر پہ جاتے وقت ہمیں ایک چیز کا خیالات اور رکھ نا چاہیے کہ ہمیں گندگی نہیں پھیلانی ہوتی ہے جیسے کہ ریلوے اسٹیشکوں پارکوں میں پریٹک استھلوں میں ہمیں صاف صفائی کا زیادہ دھیان رکھنا چاہیے وہاں ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو مطلب چیزیں گندی نہ ہو وہاں کا م ماحول خراب نہ ہو تو ہمیں وہاں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہے دیکھا جائے کبھی بہت لوگوں کو د ہے کہیں بھی سفر وغیرہ پہ جاتا تو وہ تو گندگی بھی کر دیتے کھانے پینے کی چیزیں وہی پھینک دیتے ہے ہمارے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ہمیں آس پاس کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے گندگی نہیں کرنی چاہیے تو بہت لوگ دیکھ کھانے پینے کے سامان ادھر ادھر پھینک دیتے ہے تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم گھومنے آئے ہیں سفر پہ جا رہے تو آج کو بھی ہمیں صاف ستھرا ہی رکھنا چاہیے اور اچھے اور جھرنے وغیرہ پر ج تو کھط کھانے پینے کی چیزیں دیکھا جائے تو ہو ڈا ہو ج یہ سب بھی چیزیں نہیں کرنی چاہیے کہ آس پاس کی چیزیں صاف رکھیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہے کیونکہ ہم واتاورن میں جاتے ہیں تو صاف ستھرا رکھ تو صاف ستھرا وتا واتورن میں رہنے سے ہمارا مانسک اتنا اچھا رہتا ہے سکون ملتا ہے اچھی ہویں رہتی ہے تو کافی ایک سکون جیسا لگتا ہے پھر گندگی کر دی کہ کوئی مطلب نہیں بنتا ہے کہ ادھر بھی ہم گندگی کری رہے ادھر جا کے بھی گندگی کرے تو کوئی مطلب نہیں بن اسی لیے آس پاس بھی دیکھا جائے تو کہیں بھی سفر میں جاتے ہیں تو آس پاس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے سے کوئی گندگی وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہے ہر و یکتی یہی سوچ کے چلے گا تو آس پاس کی گندگی بھی ختم ہو جائے گی
جی بالکل بالکل اور کیا ہے نا سفر پہ جاتے وقت نا ہمیں اپنی کچھ ضرورتوں کا سامان ہوتا ہے ضرورت کے حساب سے موسم کے مزاج کے حساب سے ہمیں وہ پیکنگ میں رکھنا چاہیے چھوٹے بچ ے ساتھ میں جا رہے ہیں تو ہمیں ان کے لیے کچھ ضروری سامان لینا چاہیے اور ہمیں نا کیا بولتے ہو اس کو پیکنگ اچھے سے کرنی چاہیے اپنی سوچ سمجھ کے جانا چاہیے اور ہمیں زیادہ اور آپ اپنے بچوں کے لیے گھر کا بنا ہوا کچھ اسنیکس وغیرہ جو کھانے کے لیے ناشتے وغیرہ کے روپ میں رکھ کے لینا چاہیے کیونکہ باہر کا کھانا نا ان ہیلتھی ہوتا ہے تو ہمیں سفر پہ جاتے وقت ہمیں بہت چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے
تو ہماری جتنے بھی جڑت ہے چ ہوتی ہے ہم تو اپنے سات ہی لے کے چلتے ہیں کیونکہ نئی جگہ رہتی ہمیں پتا نہیں رہتا ہے کہ کہاں چیزیں کب کہاں ملے گی اس لیے جتنے بھی ہو سکے ضرورت کے سامان اپنے ساتھ لے کے چلے تاکہ ہمیں بھی تکلیف نہ اور ہمارے ساتھ جو جا رہے ان کو بھی تکلیف نہ ہو دوائی وغیرہ بھی رکھ لینا چاہیے کیونکہ بہت لوگ ہوتے ہیں سفر پہ جاتے ہیں کسی بھی وہ کافی بیماری جیسے الٹی جی سی ہونے لگ جاتی ہے سر درد ہونے لگ جاتی تو یہ سب سامان ہمیں اپنے ساتھ ہی لے کہ چلنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو بھی تکلیف نہ ہو کھانے پینے کی چیزیں بھی کافی اچھا فرمائے گی کھانے پینے کی چیزیں بھی ل کے جانے چاہیے کیونکہ الگ الگ جگہ پر کھاتے پیتے رہتے تو پتا ہی نہیں چلتا کہ کون سا کھانے سانے کون سی بیماریاں ہو جا اب برسات کا موسم ہے اس موسم میں بھی باہر کی چیزیں جتنا ہو سکے کمی ہی کھانا چاہیے کیونکہ برسات کے موسم میں دیکھا جائے تو کافی بیماریاں بھی رہتی ہے کھانے وغیرہ میں اس لیے سفر کے ٹائم سے دیکھا جائے تو اپنے اپنا کھانا پینا کا ووستھا خل ہی کرنا چاہیے
ہاں خود سے اچھے سے لینا چاہیے اور باہر کا انہاظن اور کیا ہے کہ مطلب اچھا کھانا نہیں ملتا ہے اور مطلب وہ استھل مطلب گھومنے والی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت مہنگا بھی ملتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کا بھی سامان اپنے ساتھ اپنے بچوں کے طریقے سے رکھنا چاہیے اور ہمیں اچھی پیکنگ کے ساتھ مطلب سفر پہ جانا چاہیے تو ہمارا سفر اور بھی لاجواب ہو جاتا ہے انشاء اللہ
بالکل ٹھیک فرما رہی ہے پندرہ سفر پر تو ابھی تیاریاں کر لیجیے گا اور پھر ہمیں بتا دی بتا دیجیے گا
جی جی ضرور ضرور شکریہ اللہ اللہ حافظ